ہلو
جی آپ کی آواز آ رہی
جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو
جی اچھے جا رہی ہے جی بولیے
جی السلام علیکم جی محترم جی تو دیکھیے آج اس مدے پر مجھے کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے کہ انسان کی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی دیکھیے میریے نزدیک اگر انسان تاریخ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ امن روشن ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت ہمیشہ مزید مزید کی طلب گار رہی ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ چند ضروریات کا حصول خواہش مند ہوتا ہے جب وہ ضروریات پوری ہو جاتی ہے تو اس کی نگاہ اس کی نگاہ اساسیت کی جانب اٹھتی ہے
آائستہ حاصل ہو جانے کے ہو جائے تو شہرت کی تمنا جنم لیتی ہے اور جب شہرت بھی دسترس میں آ جائے تو اقتدار کی خواہش اس کے دل میں گھر کر لیتی ہے گویا انسان کی خواہشات کا دائرہ مسلسل ویسا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی حد کا تعین انتہائی دشوار نظر آتا ہے میرے نزدیک یہی بے پناہ خواہشات بعض اوقات انسانی ترقی کے باعث میں بھی بن بنتی ہے اور بعض اوقات اس کے تباہی کا سبب بھی اگر خواہش علم حاصل کر کرنے معاشرے کی خدمت یا اپنی صلاحیت کو نکھارنے ا کو تعمیر صورت اختیار کر لیتی ہے جب تک جب تک خواہش لالچ اد اور دوسروں پر برتاری حاصل کرنے کی صورت اختیار کر لے تو وہ انسان کے اندر کا سک کون چھین لیتی ہے اسی لیے میرے نزدیک اصل سوال یہ نہیں کہ خواہش بری ہے یا اچھی بلکہ سوال یہ ہے کے خواہش کی قیادت کل اور زمین کے ہاتھ میں ہے یا نفس کے قبضے میں تمہیں اس سلسلے میں کیا نختاۂ نظر رکھتے ہو اور تمہارے اس میں کیا رائے ہے
جی بے شک بلا صبح تم نے نہایت گھیرا اور فکر انگیز معضہ اختیار کیا ہے میرے نزدیک انسانی خواہشات کی کوئی فطری انتہا نہیں ہوتی ہر نئی کامیابی چند عرصے بعد معمولی محسوس ہونے لگ ہے اور پھر انسان کسی نئے مقام کی تمنا کرنے لگتا ہے کسی فطرت کے بنا پر اقوام جدید اجازت کرتی ہے وہ لمحہ تحقیق میں مصروف رہتے ہیں اور تاجی نئے موقعے تلاش کرتے ہیں اگر انسانی خواہش بھی بالکل ختم ہو جائے تو شاید ترقی کا سفر بھی رک جائے ت ہمم میں نزدیک مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہر نئی چیز اسے دائمی سکون فراہم کرے گی جبک تجربہ اس کے برعکش شہادت دیتا ہے چند روز کی خوشی کے بعد وہی چیز معمولی بن جاتی یہ اور دل پھر کسی نئی حضول کی تمنا کرتا ہے اسی لیے میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر خواہشات کی رہنمائی حکمت سے نہ کی جائے تو وہ کبھی ختم نہ ہونے والی بھوک میں تبدیل ہو جاتی ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی بے شک آپ کی بات بالکل درست ہے اور میں تمہاری تمام گفتگو سے مکمل اتفاق رکھتا ہوں لیکن م گفتگون ایک اوور پٹہرے کی جانب متوجہ کیا ہے میرے نزدیک انسانی خواہشات
عت کا تعلق نہایت گہرا ہے اکثر افراد کراعت کو ترقی کی مختلف صفات توثر کرتے ہیں حالانکہ حقت بالکل برعکس ہے رات کا مطلب ہرگز یہ نہیں انسان میں تب یا بلند مقاصد میں دست برد دست بردر ہو جائے دراصل کرانچ یہ ہے کہ انسان جو کچھ حاصل کر چکا ہے اس کی قدر بھی کرے اور جو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حلال اور شریفانہ جد و جہد میرے نزدیک کناات اور ایمبیشن میں کوئی تسدم نہیں تصدم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایمبیشن لالچ میں تیل ہو جائے اس وقت انسان ہر کامیابی کے باوجود اپنے اندر حلاپن پتا ہے نہ اسے آج کی خوشی نصیب ہوتی ہے اور نہ کل کی امید مطمئعن کر پاتی ہے وہ ہمیشہ اس چیز کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جو ابھی اس کے پاس نہیں ندی چتن اسے کبھی بھی اطمین کل نصیب نہیں ہوتا اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی بے شک میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں میرے نزدیک انسان کی اکثر بے چینی کی بنیاد اس کی اپنی خواہش ہے بلکہ دوسروں کی خواہشات کی نقل ہوتی ہے آج کا انسان اپنی تمناؤں کا تعین خود نہیں کرتا اور دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی آرزوئے تشکیل دیتا ہے کسی کے پاس نئی گاڑی ہو تو اسے بھی وہی درکار ہوتی ہے کسی کی شہرت مل جائے تو وہ بھی اسی مقبولیت کا خواہش مند ہو جاتا ہے گویا اس کی خواہش اس کے اپنے زمیر سے نہیں بلکہ معاشرے کے دباؤ سے جنم لیتی ہے میرے نزدیک یہی نقلی خواہشات انسان کو اصلی سکون سے دور کر دیتی ہے وہ ساری زندگی ان چیزوں کے ساتھ کبھ میں گزار دیتا ہے جن کی اسے در حقیقت ضرورت ہی نہیں ہوتی جب تک انسان اپنی ذات کا صحیح ادراک حاصل نہیں کرتا اس وقت تک وہ اپنی اصلی تمنا اور معاشرے کی تھوپی ہوئی تمنا میں تیاز پیدا نہیں کر سکتا آپ کی کیا رائے ہے اس بار میں
جی بے شک آپ نے بالکل درست کہا اور مجھے ہوتا ہے کہ انسانی خواہشات کے بے حودی بے حدودی ایک اور صاحب موت سے غفلت بھی ہے جب انسان یہ توسر کر لیتا ہے کہ اس کے پاس وقت کی بے پناہ فراو مضی ہے تو وہ م مجید جمع کرنے مجید حاصل کرنے اور مزید بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے لیکن لیکن اگر وہ زندگی کی فطرت پر باغور نظر ڈالے تو اسے احساس ہوگا کہ انسان دنیا کی دنیا سے صرف اپنے اعمال اور کردار کا سرمایہ لے کر رخصت ہوتا ہے نہ دولت ساتھ جاتی نہ شرات اور نہ ہی اقتدار میں نزدیک اس اس حقیقت کا ادھرک انسان کی خواہشات کوود نہیں
بلقہ انیں م مل ہے دیا کرتا ہے مگر اس کا غلام نہیں بنتا وہ محنت کرتا ہے لیکن لالچ میں مبتلا نہیں ہوتا وہ کامیابی چاہتا ہے مگر اپنے زمیر اصولوں کی قیمت پر نہیں اس بارے میں آپ نے اور آپ کی کیا رائے ہے
جی جی بے شک تمہاراریے گفتگو نے اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو نہایت وسیع تناظر میں وضح کر دیا ہے ت ہم میرے اتفصار یہ ہے کہ اگر انسانی خواہشات کی فطرت باقی لامحدود ہے تو پھر وہ کون سا اصول ہے جو انسان کو لالچ سے محفوظ رکھ سکتا ہے کیا کناعات ہی اس کا واحد حل ہے یا پھر تعلیم روحانی تربیت لگ سکتا ہے اکثر اخلاقی اصول اور زمین کی بیداری بھی اس سلسلے میں بنیادی گرد ادا کرتے ہیں اور تمہارے نزدیک وہ کون سے معیار ہے جس کی روشنی میں انسان یہ فسلہ کر سکے کہ اس کی خواہش ترقی کے ذریعے ہے یا صرف نقس کی بے پناہ طلب اس بارے میں آپ آپ کی کیا رائے
ج جی بےشک آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے مجھے احسوس ہوتا ہے کہ انسانی خواہشات کی بنیاد میں ایک اور امربی نہایت نماں ہے اور وہ ہے پہچان کی طلے پانچ اوقات انسان دولت یا شہرات اس لیے نہیں حاصل کرنا چاہتا کہ اسے ان کی ضرورت ہے بلکہ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اہمیت دیں اس کی تعریف کرے اور اسے معاشرے میں نمایاں مقام حاصل ہو گویا اس کی اصل تمنا مال یا م کام نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کی تصدیق ہوتی ہے یہ تصدیق جب تک حاصل ہوتی ہے ہوتی رہتی ہے تب تک وہ مطمئین رہتا ہے لیکن جس لمحے لوگوں کی توجہ کسی اور کی جانب منتقل ہوتی ہے اس کے اندر دوبارہ خالی پن پیدا ہو جاتا ہے اور دیکھیے میرے نزدیک جو شخص اپنی قیمت کا تعین لوگوں کے رائے سے کرتا ہے وہ کبھی دائمی اطمینان حاصل نہیں کر سکتا حقیقی وقار اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کا اعتماد اپنی زمیر اپنے اصول اور اپنے کردار پر مبنی ہو نہ کہ لوگوں کی تعریف یا تنقید پر اس بارے میں آپ کا خیال ہے
جی جی بےشک ہاں بلاسبا تم نے نہایت عمدہ انداز میں کنات اور ایڈمیشن کے درمیان موجود باریک فرق کو واضح کیا ہے میرے نزدیک انسانی خواہشات کی لامحدود فطرت کا ایک اور سبب مقابلے کا غیر متوجن رویہ ہے انسان جب اپنی زندگی کا مقابلہ اپنی گستا کی حالات کے بجائے دوسروں کی موجودگی کامیابی سے چڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے اس کے درمیان حالات کے بجائے دوسروں کی موجودی کامیابی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی ہر کامیابی اس کے لیے معمولی بن جاتی ہے وہ جس مقام پر آج کھڑا ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا بلکہ اس شخص کو دھا دیک تا ہے جو اس سے چند قدم آگے ہوتا ہے پھر اس کی تمام توجہ اس کمی پر مرکوز ہو جاتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے اور وہ ان نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے جو اس سے پہلے ہی عطا ہو چکی ہے میرے نزدیک اسی وجہ سے بعض افراد بے پناہ دولت کے باوجود مطمئن نہیں ہوتے جبکہ کچھ افراد محدود وسائل کے ساتھ بھی پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں سکون کا تعلق دورت کی مقدار سے کم اور نظریے کی پختگی سے زیادہ ہوتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے
جی بے شک آپ نے بالکل ضرور کہا اور میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق رکھتا ہوں
تو
اور دیکھیے میرے نزدیک انسانی خواہشات کے سب سے بہترین محکمہ یہ ہے کہ انسان ہر تونا سے پہلے اپنے آپ سے چند سوالات کرے کیا یہ خواہش میرے شخصیت کو بلند کرے گی صرف انا کو تسکین دے گی کیا اس کے حصول کے لیے مجھے اپنے اصولوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا کیا اگر یہ تمنا پوری نہ بھی ہوئی تو میری زندگی بےمانی ہو جائے گی اگر ان سوالات کا جواب حکمت اور دیانت کے ساتھ دیا جائے تو انسان بہت سی غیر ضروری تمناؤں سے خود بخود آزاد ہو جاتا ہے اور دیکھیے میرے نزدیک حقیقی آزادی یہ نہیں کہ انسان ہر خواہش پوری کر لے بلکہ یہ ہے کہ وہ ہر خواہش کے گودام نہ جس فرد نے اپنی تمناؤں پر حکومت حاصل کر لی اس نے دراصل اپنی ذات پر حکومت حاصل کر لی اور جو اپنی خواہشات جو اپنی خواہشات کا اصیر بن گیا وہ زہری کامیابی اور غلام بانگی ہی رہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال وہ آپ کے کیا خیالاتتے ہیں وہ مجھے ضرور بتائیں اور اپنی رائے ضرور پیش کریں
جی ہاں آج کی مسلسل گفتگو کا عکس کرنا مشکل نہیں کہ آسانی انسانی خواہشات فطرتا وسیع اور لامحدود ہے دم انسان کی عظمت سے اس بات میں نہیں کہ وہ کتنی تمناؤں کا مالک ہے بلکہ اس عمل میں ہے کہ وہ ان تمناؤں کی قیادت کس اصول کے مطابق کرتا ہے